السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ کے گھر میں امی ابو اپکے بھائی جان سب خیریت سے ہیں
سب خیریت آپ کے گھر میں امی ابو یہ سب ٹھیک ہے خیریت ہیں
جی جی ہمارے یہاں دیکھیے سارے خیریت سے ہیں اور آج دیکھیے میں جو ایک ٹاپک اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس ٹاپک کا نام ہے انڈور گیمس اینڈ آؤٹ ڈور گیمس
اچھا جی
جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہوگا دیکھیے کہ گھر کے کھیلنے والے کھیل اور گھر کے باہر کھیلنے والے کھیل کئی سارے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمیں ہوں میں آپ کو فرمانا چاہتا ہوں جیسے آپ خود نے ایک کھیل کا نام سنا ہوگا شطرنج
ہاں جی ہاں جی شطرنج چیس بھی بول سکتے ہیں
جی جی چیس بھی بول سکتے ہیں اور اس کھیل کا ہمیں ہوتا ہے یہ ہمارے دماغ کو بہت صحیح کرتا ہے اور یہ گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے کھیلنے جانے والا کھیل ہے جیسے کہ بارشوں کا موسم ہوتا ہے تب بارشوں کا موسم ہوتا ہے سردیوں کا موسم ہوتا ہے ہماری امی ہمیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی ہیں تو ان گیموں کو ہم گھر میں بیٹھ کے کھیل سکتے ہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے
لیکن جب کی گرمیوں کے موسموں میں اگر ہم چاہتے تے ہیں کہ ہم باہر میں کچھ کھیلیں تو ہم جیسے کہ ٹینس اور اور جو ہے کرکٹ اور بلاہ بال اور یہ سب گیم کھیل سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے آؤٹ ڈور گیم ہے آؤٹ ڈور گیم باہر کھیلا جا سکتا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے
آپ کو انڈور گیم اچھا لگتا ہیں یا آؤٹ ڈور گیم مطلب باہر کھیلنے والے کھیل آپ کو اچھے ل لگتے ہیں یا جو گھر میں بیٹھ کے کھیلنے والے کھیل ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں
دیکھو صحت کے مطابق تو دونوں ہی اچھے ہوتے ہیں اگر گرمیوں کا سیزن ہو تو آپ باہر بھی کھیل سکتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے بارشوں کے سیزن میں باہر کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کپڑے وغیرہ میں گیلے ہوجاتے ہیں پھر امی وغیرہ ڈانٹتی ہیں
بالکل الحمد للہ دیکھے یہ بات کی باتوں بھی ہو چکی ہے لیکن میں بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کا من پسند گیم کھیل کون سا کھیل ہے
دیکھو میرا من پسند دو گیم ہے جیسے کہ ایک کرکٹ ہو گیا لیڈو ہو گئی اور چیس ہو گئی اور بیڈمنٹن تو میری بالکل فیوریٹ نہیں ہے بیڈمنٹن میں نہیں کھیلتا ہوں ہاں کبھی کبھی ہم گھر میں مل کے ایک آدھ مطلب جیسے کہ ویسے تو نہیں کھیلتے پیشے ور تو نہیں کھیلتے بٹ ہم کیسے اپنے گھر میں انجوائمنٹ کے لیے کھیل لیتے ہیں کبھی کبھی جو ہوتی ہے نا تاش وغیرہ وہ
بالکل دیکھیے بالکل اب کھیلوں کو کھیلنا تو یہ میکو دیک انڈور گیم زیادہ اچھے لگتے ہیں جو گھر میں بیٹھ کے کھیلنے والے کھیل ہیں ان میں دیکھیے میں شطرنج کھیلتا ہوں اور جیسے کہ کچھ ویڈیو گیم آتے ہیں وہ کھیل لیتا ہوں اور مجھے تو گھر میں رہنا اچھا لگتا کہے تو میں اس لیے انڈور گیم جو گھر کے اندر کھیلنے والے گیم ہے کھیل ہے انہیں زیادہ پریفر کرتا ہوں
جی آپ کی دکان بہت سی چاہیے
اور ایک بات اور بھی ہے دیکھیے کیونکہ انڈور گیمس کے اندر ہماری باڈی موومنٹ تھوڑی کم رہتی ہے لیکن آؤٹ ڈور گیمس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگ کہ جیسے ٹینس ہو گیا بلہ کرکٹ ہو گیا یہ ہمارے لیے فٹنس کے لیے بہت اچھے ہے
ہاں جی ہاں جی اس سے نا دیکھو ہمارے شریر میں نا اسٹیمنا بوسٹ رہتا ہے جیسے کہ نارمل گھر بیٹھ کے ہم کرتے ہیں نا نارملی گیم کھیلتے ہیں تو ان سے ہمارے گھر میں بیٹھ کے کھیلنے سے خالی ہمارا مائنڈ تیز ہوتا ہے بٹ ہمارا جو شریر کا اسٹمنااہے وہ لوسٹ رہتا ہے بٹ جیسے ہم باہر جا کے فٹ بال کرکٹ وغیرہ وغیرہ گیم کھیلتے ہیں نا ہاکی وغیرہ تو بیڈمنٹن بھی گیم ہوتے ہیں ایسے گیم کھیلتے ہیں تو ہمارے شریر کا اسٹیمناابوسٹ رہتا ہے تو میں اس مطابق نا ہر بچے کو اپنے مائنڈ سے مطلب سمجھانا چاہیے جیسے کہ دن میں آدھا ایک گھنٹہ تو باہر بھی کھیلا جائے اور اندر بھی کھیلا جائے کیونکہ باہر سے مائنڈ شریر بوسٹ ہوگا اسٹیمنا اور گھر مائنڈ بوسٹ ہوگا
الحمد للہ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے دیکھیے جیسا کہ آپ آپ نے بھی بالکل صحیح بات کہی ہے کہ باہر کی گیموں سے ہم اپنی باڈی کو فٹ رکھ سکتے ہیں اور کھیل کا کھیل ہو جاتا ہے انجوائمنٹ انجوائمنٹ ہو جاتا ہے اور جب ہمارے شریر میں اگر ہلکا سا جیسے ہمارے جسم میں پسینہ آتا ہے تو اس سے ہماری بعد میں پھر باڈی بھی تھوڑی فریش ہوتی ہے اور اور جو گھر کے اندر گیم ہوتے ہیں ان سے آپ کو پتہ ہے کہ دماغ پہ کتنا اچھا اثر پڑتا ہے مائنڈ فریش بالکل کیونکہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ڈیسیژن میکر بن جاتا ہے ہم کسی بھی پریشانی میں ایک دم اپنا وہ جو ہے ہل ڈھونڈ سکتے ہیں مصیبت
جیسے کہ نا میرا کہنا یہ ہے جیسے کہ آج کل کا موسم ہو رہا ہے نا بارشوں والا تو اس اس موسم میں ہمیں گھر میں کھیلنا چاہیے جیسے کہ چش ہو گیا لوڈو ہو گیا یا پھر نارمل جو سے آپ کو گیم اچھے لگتے ہیں گھر میں کھیلنا چاہیے گھر میں گیم کھیلنے سے نا تھوڑا سا یہ ہے کہ جیسے س لوگ گھر میں مل کے پوری فیملی مل کے کھیلتی ہے نا تو ایک تھوڑا سا گھر فیملی کا پ پیار بنا رہتا ہے اور دوسرا کیا کہتے ہیں گیم کے پرتی نا مائنڈ پہ بھی بہت اچھا اثر پڑتا ہے اچھا بن جاتا ہے نا نارملی باہر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گرمی وغیرہ کے موسم میں یا پھر بارش کا جو ٹھنڈا موسم ہوتا ہے نا بارش ہوتی اس موسم میں اور صفائی وغیرہ ہوتی ہے تب ہم ت ہمیں پارک مطلب پارک پارک وغیرہ میں کرکٹ وغیرہ بھی کھیلتی ہیں اس سے ہمارا اسٹیمینا بوسٹ ہوتا ہے
جی بالکل میں کہتا ہوں جیسے کہ تاش ہو گئی کیرم بورڈ ہو گئی گھر کے اندر آپ آرام سے یہ کھیل کھیل لو ممی پاپا اپنی خالہ امی ابو جو بھی آپ کے گھر میں خاندان ہے اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھیل کھیلیں ان کے ساتھ ہماری آپس میں بونڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے بات کرنے کا جو لباس ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے طریقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور آپ کو جیسا کہ پت ہی ہوگا جانکاری ہوگی کہ اگر ہم آپس میں گھر میں ساتھ میں بیٹھ کے رہتے ہیں تو ہم اپنا گھر بھی تھوڑا پریوار ہمارے رشتے جو ہوتے ہیں بس
کو آپ نے جیسے ج یہ کہا نا آپ نے جیسے یہ کہا نا کہ مطلب گھر کی گیم میں تھوڑا بہت یہ ہے بچے کا مائنڈ سے سیٹ ہوتا ہے اچھی ہوتا ہے تو میرا اس سے بھی یہی کہنا تھا کہ نا جو گھر کی گیم وہ نا وہ تھوڑے ہوتے ہیں نالجبل گیم نالج لیول گیم جس سے بچوں کا مائنڈ سیٹ بہت اچھا ہوتا ہے ان کی نالج بھی کافی اچھی ہوتی ہے اور ان ساتھ مے نا وہ بچے بالکل مطلب بول چال ان کی لینگویج بہت اچھی ہو جاتی ہے سدھر جاتی ہے تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہ اگر آپ بچوں کو کیا کہتے ہیں نا سکھاتے ہیں تو نارملی بڑے بڑے گیم سکھائیں جیسے کہ کیچ ہو گیا کہتے ہیں نا چیس ہو گیا لوڈو ہو گئی اور کیرم بورڈ وغیرہ جیسے گیم ان سے ممکن کہ کتنے مائنڈ سی پہ اچھا اثر پڑتا ہے بیڈمنٹن وغیرہ گیم ہوا ہے ہاکی ہو گیا یہ تو ان نے باہر آؤٹ ڈور گیم میں کھی سکھاؤ
بالکل دیکھیے میں کہتا ہوں کہ جتنی ضروری پڑھائی ہے اتنا ضوری کھیل بھی ہے اور ان ڈور اور آؤٹ ڈور دونوں ہی گیم ضروری ہیں ہماری زندگی میں کہ ہمیں دیکھو اپناس میں جو ہے اردو ہمیں جو اپنا سمے ان کھیلوں کو بھی دینا چاہیے کہ جے آپ نے آدھا گھنٹہ انٹر کو دیا اینڈ ڈور ایک گھنٹہ آؤٹ ڈور کو دیا کیونکہ آؤٹ ڈور سے جو ہے ہماری فٹنس ہوتی ہے صحیح کیونکہ جو لوگ فٹنس نہیں کرتے اگر وہ ایسے اپنی زندگی میں ایک کھیل کو اپنا لے تو ان کی باڈی اور مائنڈ اور سب چیز فریشنیس رہے گی بالکل ایک طریقے سے
ہاں جی ہاں جی بالکل صیح فرمایا آپ نے دیکھو ہر چیز میں نا دیکھو ایک وہ ہوتا ہے ہمیں نہا بچوں کو سیکھ دینی چاہیے کہ بیٹا اپ نا جیسے کہ ہر سیزن کے مطابق صحیح تو گیم وغیرہ کھیلیں اور زیادہ یہ بھی نہیں ہے کہ گیم ہی گیم ویسے تو پڑھائی بھی کرنی چاہیے بٹ گیم پہ تھ گیم کھیلنے سے بھی نہا شریر اور مائنڈ پہ اثر پڑتا ہے تو اچھی بات ہے بقی نارمل فون والے گیم تو مرے بچوں کو بنا دیں باہر آؤٹ ڈور گیم سے آپ نے کہا کہ باہر کرکٹ ہو گیا فٹ بال وغیرہ ہو گئی ہاکی وغیرہ ہوگی اور ویسے بیڈمنٹن ایسی گیموں میں نا بچوں کی سکسیس ہی بن جاتی ہے کل گیم کل گیم مطلب بچے نا ہمیں اس پہ لے کے ایتھلیٹ بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بہت بڑھیا رہتا ہے تو میرے لیے آٹ آؤٹ ڈور گیم بھی بڑھیا رہتے ہیں اور بھی گھر کے کیی بچے اتے ہے
بالکل دیکھیے اور بچے اگر اگر باہر کے گیم کھیل اور آؤٹ ڈور گیم کھیلیں ہیں اور اگر آپ کو جی اپ کے جو چھوٹے ہیں بچے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ان کے والدین ہیں تو آپ کو یہ بات کا دھیان رنااہیے کہ اگر چھوٹے گیم کھیلے اور آؤٹ ڈور گیم کھیل رہ ہیں چھوے بچے اچ تو باہر آپ جائیں تو ان کے ساتھ جائیں پارک میں بیٹھے ہو انہیں دیکیںے کہ کیسے کھیل رہے ہیں
بالکل صحیح بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
ا
آپ کی باتوں میں کافی اچھی سچائی ہے ویسے نا یہ آ پ نے صحیح کہا کسی کے بچے وغیرہ کھیلتے ہے تو دھیان رکھنا پڑھتا ہے بارشوں کے ٹائم میں فٹ بال وغیرہ کھیلنے سے اور نارملی ویسے گیم کھیلنے سے اسپورٹس گیم کھیلنے سے بچوں پر دھیان رکھتے ہیں اور کئی بار چوٹ وغیرہ کھا لیتے ہے تو ہمیں تھوڑا بہت ان کا دھیان رکھنا چاہیے اور ہمارے بچے کو اگر اسپورٹس گیم کھیلتے تو انہیں ایک میڈیکل کٹ بھی دینی چاہیے ہمیں کیونکہ کافی ٹائم کافی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے مطلب اپنا دھیان نہیں رکھ پاتے ہیں جس مان لو ان پہ پسے وغیرہ نہیں اور چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے تو کافی چوٹ لگ جاتی ہے تو میرا ان کے لیے یہی کہنا ہے کہ دیکھو میڈیکل کہ کوئی بھی جیسے کہ کٹ وغیرہ لے کے جائیں اپنے ساتھ ٹھیک ہے نا
بالکل بالکل دیکھو آپ کو بتاؤں میں کہ انڈور گیم تو میرے زیادہ اچھے لگتے ہیں اسی لیے ان سب چیزوں سے جیسے کہ چوٹ چاٹ نہ لگ جائے تو میں تو انڈور گیم مجھے زیادہ اچھے لگتے اور میں وہی کھیلتا ہوں اور فٹنس کے لیے کیا ہے میں یوگا کر لیتا ہو لیکن جو گیم ہے وہ میں انڈور گیمس کو پریفر کرتا ہوں کئی لوگ آؤٹ ڈور گیم کو پریفر کرتے ہیں آؤٹ ڈور گیم کا ایک اپنا مزہ ہے اور انڈور گیموں کا دیکھیے ایک اپنا مزہ ہے جیسے کہ میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ جو آؤٹ ڈور گیم ہے یہ جو ہے آپ تھوڑا سا باہر کا موسم دیکھ کے کھیلیں گے کہ موسم کیسا ہو رہا ہے لیکن انڈور گیم آپ کبھی بھی کھیل سکتے ہیں ہر سمے آپ کھیل سکتے ہیں ان گیموں کو بیٹھ کر اپنے ساتھ والوں کے ساتھ
اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے آپ جب موسم بارشوں کا موسم ہو رہا ہے سردیوں کا موسم ہو رہا ہے تو آپ ان ڈور گیم کھیلیے آؤٹ ڈور گیموں میں آپ سردیوں میں کرکٹ کھیل سکتے ہیں لیکن آپ تھوڑا دھیان دیں کہ کہیں پیر نہ پھسل جائیں کیونکہ اوس پڑتی ہے تو پیر پیر پھسل جاتے ہیں چلیے
ویسے ویسے ویسے میں آپ کو ایک سیھاتا ہوں میرے مطابق انڈور گیم بھی بہت بیٹر ہے اور آؤٹ ڈور گیم بھی بہت بیٹر ہے بٹ اپنی اپنی جگہ ہے ناں انہیں ہم سیزن کے حساب سے کھیل سکتے ہیں اور کیسے کھیلنا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بٹ انڈور گیم اور آؤٹ ڈور گیم دونوں ہی اپنی جگہ ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اپنا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں بات ہے ناں
بالکل بالکل
ٹھیک ہے جی خدا حافظ